السلام علیکم
ہلو
اور جناب خیریستتے ہو
ہلو بالکل اب کیسے ہے جناب
ہیلو ماشاء اللہ الحمد للہ ہم بھی خیریت سے ہے اور اور کھانا وغیرہ کھا لیا آپ نے
م امی ابو امی ابو بھائی بہن سب ٹھیک ہیں
خلق الحمد للہ ہمارے امی ابو جان سب خیریت سے ہے
کیا کر رہے تھے بھائی صاحب آب بالکل بالکل الحمد
آپ کے
الحمد للہ سبس ہیں آپ بت کیا کر رہے تھے
جی کچھ نہیں ٹہل رہے ہیں گرمی جو ہے بہت تیز ہے کل بارش ماشاء اللہ ٹھیک ہے بارش ہوئی تھی ایک گھنٹے لیکن ابھی جو ہے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے
اچھا تو کون سے موضوع پہ آپ بات کرنا چاہیں گے آج میرے ساتھ
جی جی آج جو ہے آپ فاسٹ فوڈ پر بات کرتے ہیں
چلے ٹھیک ہے بالکل فاسٹ فوڈ پر بات کرتے ہیں چلے آپ بتائیں فاسٹ فوڈ کے متعلق کیا آپ کی رائے ہیں کتنا مفید ہے کتنا یہ صحت کے لیے ہان کارک ہے
بے شک دیکھیے فاسٹ فوڈ دیکھیے ہمارے لیے بہت خراب ہے جیسے کہ کیا ہوتا ہے ہم اگر ہم خود بڑھے سب سے ب اچھی مین بات یہ ہے کہ ہم خود ہم خود بڑے ہیں نا تو وہ ہم آدہ ڈالتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ جیسے کہ چاؤمن برگر موموز کھانے کی تو دیکھیے ہم کھاتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہم کو دیکھتے ہو ہمارے بچے بھی پھر وہی کھاتے ہیں تو جب ہم ان کو عادت چھڑوانے کے لیے کہتے ہیں بھائی مت کھایا کرو نقصان ابھی مر رہ ہو تم تو دیکھیے آادت آپ نے لگا دی اس کی اور پھر آپ اس کو چھڑوانے کے لیے کہتے ہو تو دیکھیے بچوں کو کو اگر ان سے روکا جائے تو بچے کو جو ہے اے سی ویڈیو ڈالے اے سی ویڈیو یوٹیوب پہ سرچ کر کے بتائے کہ یہ چیزیں ا کھانے سے فاسٹ فوڈ کھانے سے کیا کیا نقصان ہے تو دیکھیے بچوں کو سمجھایا کہ یہ جو ہے سب سے گھٹیا سب سے گھٹیا مسالے ڈالتے ہیں اور ک سب سے کم کوالٹی کے تیل ڈالتے ہیں اور یہ تیل کو جو ہے جیسے کہ آج استعمال کیا ہوا تیل کو یہ دوسرے دن بھی استعمال کر لیتا ہیں
بالکل بالکل کیا بات ہے کہی آپ نے بھائی اب میں فاسٹ فوڈ پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں تو امید ہے کہ آپ تھوڑا غور فرمائیں گے تو میری باتیں بھی آپ کے لیے ضرور کسی کام کی ہوگی تو پہلے میں آپ کو کو بتاتا چلوں کہ فاسٹ فوڈ سے مراد وہ کھانا ہے جو بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اور کہنا آتا ہے فرائز آتی ہے اور اس میں جو سب سے زہریلی چیز ز ہے وہ ہے کولڈ ڈرنکس اس کی سب سے مشہور جو مثالوں میں سے آتی ہے تو آج کل کی زندگی میں آج کل کی تیز زندگی میں لوگ ٹائم بچانے کے لیے فاسٹ فوڈ کا سہارا لیتے ہیں لوگ گھر میں کھانا بنانا پسند نہیں کرتے تو جلدی سے آڈر کرتے ہیں لیکن اب ہر کوئی اس کے نقصانات پیش جاتا ہے لیکن میں تھوڑے سے فائدے بھی آپ کو بتاتا چلوں فاسٹ فوڈ کے کیا فائدے ہیں
بے سر فرمائیے
سب سے پہلا فائدہ ہے وقت کی بچت
بے شخ بے شاکخ
ت پک انسان کوئی آئی کوئی کوئی بہن کوئی کوئی بھی آدمی آفس میں ہو کالج میں ہو یا سفر کے دوران یہ جلدی مل جاتا ہے کہیں پہ بھی آگا سکتے ہو ایک ہر دس میٹر کی کے بعد فاصلی کے بد آپ کو فاسٹ فوڈ کی دکان مل جائےی گ ریڑی مل جائے گی اور
جی سر
یہی ہے کہ اس کا اور ایک فائدہ ہے کہ یہ آسانی سے مل جاتا ہے ہر ادسٹ پہ مل جائے اور سب جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ذائقہ اچھا خاصا ہوتا ہے
جی دیکھیے
اور جو ذائقہ ہوتا ہے اس میں جو بچے اور نوجوان ہیں اس کا ذائقہ بہت زیادہ پسند کرتے اور اس کے بعقی رائٹ ہوتی ہے اس میں انسان بور نہیں ہو جاتا یہ کھا کھا کے
جی جی ہمارے کی بچت ہوتی ہے
ہاں
بچت ہوتی لیکن جناب جو وقت کی بچت ہم کر رہے ہیں لیکن جو ہے ہمارے بچے جو ہے بہت زیادہ اس سے بیمار رہتے ہیں دیکھیے اگر فاسٹ فوڈ کا وہ سیون کرتے ہے تو اس کی بہ ہے وہ طاقت نہیں آتی فاسٹ فوڈ کا جوع کرتے ہیں چ موموس کا تو تو اس کی باڈی میں بھی وہ طاقت نہیں آتی جتنا دیکھیے طاقت جو ہے گھر کے کھانے سے آتی ہے
بالکل تو میں آپ کو اس کے نقصانات سے بھی کچھ بتاؤں اپنے نقصانات جو مجھے لگتے ہیں سب سے پہلے صحت کے لیے یہ نقصان دہ ہے یہ آپ بھی سہمت ہوں گے اس بات سے اس میں چربی نمک اور شوگر بہت زیادہ ہوتا ہے جسے موٹاپا ہو جاتا ہے دل کیا دل کے امراض اور ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
ڈری سر ڈے سر
کیا ہوتا ہے کہ سبزی پھل اور دودھ جیسی ضروری اجزاء اس میں کم ہو ہیں کیونکہ جو چیزیں فریش ہوتی ہے وہ چیزیں
مانسک تناؤ ہوتا ہے اور جو ہے ہمیں نیند وغیرہ نہیں آتی سائلینٹ اٹیک ہارٹ اٹیک سب یہی بیماری یہ بیماریاں بنتی ہیں ان سے فاسٹ فوڈ کا باہر کا جو استعمال کرتے ہیں ہم کھانا
بالکل بالکل اس کا اور ایک نقصان میں آپ کو بتاتا چلوں
جی فرمائیے
جی جی بولیے
جی دیکھیے جناب جو ہے ہم کبھی کبھار کیا ہو ہے کہ بچوں کو جو ہے ہوٹلوں پہ ریسٹورینٹوں پہ لے جاتے ہیں اور جب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کھانا ہم بنا کے نہیں بیچتے ہیں ہم بول دیتے ہیں بچوں کو دس بیس پچاس روپئے دے کے لے لیجیے آپ جو ہے کچھ بھی کھا لینا
ہوں ہوں
جی آپ جو ہے بچوں کو ان میں بول دیتے ہیں آپ کی اچھاؤں کو کھا لینا تاکہ آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو بچہ تو دیکے سب سے پہلے یا تو جائے گا وہ چاؤمین برگر کے ٹھیے پہ یا پوہے کے ٹھیلے پہ جائے گا وہ ٹھیک ہے پیٹ یا پھر کچوری سموسے کی دکان پہ جائے گا اس کے علاوہ آ جانتے ہو مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں مل سکتی اگر اس کا پیٹ بھرنا ہے تو اسے تو وہ سب سے زیادہ فوکس رکھے گا چاؤمین پر برگر موموز پر تو دیکھیے بچوں کو تو آپ گندی آ دیتے تو پ ڈال رہے ہو بچوں کی تو دیکھیے پھر بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے جب تبھی خراب ہوتی ہے تب بول تب بچے سے آپ پوچھتے ہو آپ نے کیا کھایا کہ ہم نے یہ کھایا کہ آپ کو نہیں کھانا چاہیےھر امی ابو جب پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کھا نہیں کھانا چاہیے تھا کہ ابو آ نے بولا تھا جو آپ کیچھا وہ کا لینا تاکہ آپ کا پیٹ بھر س گے تو ہمارا پیٹ اس سے بھر گیا تو پھر ا جب جب جا کے جو ہے ان کے امی ابو کی آنکھیں کھلتی ہے کہ شاید ہم نے غلط بول دیا شاید اگر ہم بچے سے بول دیتے کہ آپ اگر اس کی جگہ بسک اسکٹ وغیرہ کھا لیتے الحمد للہ تو وہ صحیح تھا آپ کے لیے تو دیکھیے بچوں کو موت کے منہ میں نہ دکھھیلے چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹائم نکل کال کر گھر بچے کا ٹفن جو ہے اپنے بچوں کا ٹفن گھر سے پیک کر کے بھیجیے
بالکل تو یہ جو میں کیا کہتا ہوں کہ اس کا جو جو فاسٹ فوڈ ہے نا یہ ایک حساب سے دیکھیے بانی ہے اگر لیکن کب اگر ہم کبھی کبھی کھائے اس کو مسئلہ یہ تب ہوتا ہے جب یہ روزانہ غذا بن جائے بہتر ہے کہ ہم گھر کا سادہ اور صحت مند کھانا کھائے اور فاسٹ فوڈ کو صرف ٹریڈ کے طور پر رکھے اس کے ساتھ پانی زیادہ پینا اور واک کرنا بھی ضروری ہے ہ تو اب نتیجہ کیا نتی نتیجہ کیا ہے اس کا کہ فاسٹ فوڈ نے ہماری زندگی آسان تو کی ہے لیکن صحت کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے عقللمندی اسی میں ہے کہ ہم ذائقے کے ساتھ صحت کا توازن بھی برقرار رکھے
ماشاء اللہ صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی
ہے کہ اسے عادت ہو جاتی ہے عادت کیا ہو جاتی ہے کہ جو گھر میں بچے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر گھر کا کھانا بالکل پھیکا لگتا ہے ان کو پسند ہی نہیں آتا ہے وہ بولتے کہ یہ بالکل ہمیں پسند نہیں ہے ہمیں بس یہی فاسٹ فوڈ چاہیے پیزا چاہیے برگر چاہیے چاؤومین چاہیے تو اچھا مجھے آپ سے ایک سوال آیا بھائی صاحب آپ مجھے بولے کہ ہم کیسے بچوں کو دور رکھے فاسٹ فوڈ سے
ج دیکھیے بچوں سے فاسٹ فوڈ سے دور رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ بچوں کو جو ہے آپ بھر باہر کا کھانا نہ کھلائے اور اگر ب جو کوئی اگر عادت چھٹوانی ہے تو بچوں کو دیکھے سب سے مین اہم بات یہ ہے ہم صوبح جو ہے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کو ناشتہ وغیرہ کچھ کھلا کے اسکول میں بھیجے اور جب اس کے لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو دیکھیے آپ جو ہے خود خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹفن دے کے آئے تاکہ بچہ کوئی غلط چیزیں نہیں کھائے اگر مانو دس پانچ روپئے بچے بھی جا لے کر بھی جاتے ہیں اسکولوں میں دس بیس روپئے تو بچوں کو سمجھا دے کہ بچوں کو سمجھا کے آیا کہ بیٹا کہ آپ کو باہر کی چیزیں بالکل نہیں کھانی اس سے جو ہے آپ بیمار ہو گئے اور بیمار ہو گئے تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی آپ کی اسکول میں جو ہے تو آپ اسکول میں پھر کمزور ہو جاؤ گے اور جو آپ کے آپ کے ساتھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ سے آگے بڑھ جائیں گے تو اس بچوں کو اگر ہم اچھی طریقے سے سمجھائیں گے ماشء اللہ بچہ ان چیزوں کو سمجھ جائے گا ان کی جگہ بچوں سے دودھ دودھ ہوا اور کیا بولتے ہیں کوئی مو چشم کا جوس جوس وغیرہ دودھ دودھ سب سے بہتر مانتے ہیں کاجو بادام ہوا دودھ ہوا یہ چیزیں بچوں کو کھلائے ماشاء اللہ ہلدی فوڈ تو یہ بچے کے لیے جو ہے بہت طاقتوور بنتے ہیں بچوں کو شریر کو طاقتوور بناتے ہیں یہ
بالکل تو میں اس آخر میں آپ کو بس اتنا تھوڑا سا ایک فنی چیز بتانا چاہوں گا فاسٹ فوڈ زندگی کا ایکسٹرا چیز ہے روز کی روٹی نہیں کبھی کبھی برگر کھانے سے زندگی میں مزہ آ جاتا ہے لیکن روز کھاؤ گے تو ہیلتھ کا فرائز بھی ختم ہو جاتا ہے
ماشاء اللہ صحیح فرمایا آپ نے
بالکل تو بھائی صاحب آپ سے بات کریے بہت اچھا لگا امید کہ میں آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی آپ اپنا خیال رکھے اپنی صحت کا خیال رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ
الحمد اللہ السلام علیکم رحمت
السلام علیکم السلام علیکم